وعلیکم السلام عھ جان اور کیا حال چال ہے
انکاء اللہ سب کچھ یک ہےا فرمائیے کچھ
بس سب خیریت پتا کی مہربانی ہے
جی جی ابھی کیا کر رہے ہیں آپ
آئے تھ
جی جی ہم بھی وہی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں
ہاں کافی دن ہو گئے تھے سوچا بھائی جان سے بات ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے یار ار بھائی جان یار زندگی الجھی پڑی ہے کیا کیا ہے
کیا پڑی ہے
زندگی ایک دم بری طرح سے الجھی پڑی ہے بھائی جان کیا کریں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے
بھائی جان آج کے ٹائم بنا ہر کوئی پیسے کی یہ کسم کسم اتنا ڈوبا ہوا ہے نا کہ وہ اور کسی چیز کے لیے ٹائم ہی نہیں دے پا رہا ہے کیا کریں
ہاں وہی تو
آج کے ٹائم پہ ہگر کسی کو بس پیسہ چاہیے بڑی گاڑی چاہیے بڑا گھر چاہیے ل کیاشن کسی کو نہیں چاہیے
بھائی جان سکون کی تلاش میں جاتے ہیں تو سارے گم مل جاتے ہیں کیا کریں
ارے وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے ٹائم پہ بس ہر چی ہر کسی کو پیسہ چاہیے گاڑی چاہیے لیکن سکون نہیں چاہیے کسی کو اپنی زندگی میں سکون پیسے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے
وہ تو ٹھیک ہے بٹ پھر بھی پیسہ تو چاہیے ہوتا ہےس کہ ان کے لیے ہی بھائی جان مان کے چلو اگر آپ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو سکون نہیں ہے کچھ تو چاہیے پیسہ تھوڑا ار زیادہ نہیں بٹ تھوڑا ہی صحیح
ہاں تھوڑا لمیٹیڈ ہونا چاہیے اتنا ہی جتنے سے اپنا کام چل سکے اور جس میں اپنا پرریوار سکھی رہ سکے بہت سارے لوگ ہیں نا کہ جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اس کے بعد ہی وہ پریشان رہتے ہیں
وہ بھائی ان کی پھر تمنائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں
ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں جیسے کہ اگر آپ کے پاس آج ہزار روپے ہیں تو آپ سوچو گے کہ بس میرے گھر کا کھانا پینا ہو جائے اس میں کیا ہے کہ میری بیسک جو آوشکتا ہے جیسے میرے کپڑے لے جائیں میرا گھر بن جائے وہ ویسی چیز ہے آپ سوچو گے اب وہی ہزار روپے کی جگہ آپ تو بس ایک لاکھ ہو جائیں گے نا پھر آ کی اچھائیں بھی بڑھ جائیں گی جیسے سوچو گے ارے یار اب تو میں گاڑی بھی لے لوں یا پھر کچھ اور خرید لوں پھر اس کے پاس اگر آپ کے پاس ایک لاکھ جو ایک لاکھ ٹھیک ہے گھر للاک ہو جائیں گے پھر آپ اور کچھ سوچنے لگ جاؤ گے
جی جی خدا کی مہربانی سے نا ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ خدا کی مہربانی سے ایک ضرورت مند کے لیے ایک کیا ہی چاہیے دیکھو آج کے زمانے میں نا روٹی کپڑا اور مکان یہ تو ضوری ہے ہی بٹ اس سے تھوڑا اوپر جا کے دیکھے نا تو ایک آنے جانے کے لیے سادھن بھی ضروری ہوتا ہے مان کے چلو کہ کوئی ایمرجنسی آ گئی خدا نہ کرے کوئی ایمرجنسی آ گئی اس کے لیے آپ کہاں بھگتے پروگرام آج کا زمانہ بھائی یہ نہیں رہا ہے بھائی جان کیماں نے چلو میرا تمہارا الگ مسئلہ ہے لیکن اگر جیسی کوئی ادر وائز کوئی اور ہو تو وہ کیا کہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ پڑوس والا کس رہے
جی جی ان شاء اللہ
وہ ہمیشہ کہ رہ ہے ا خدا اس کا برا ہو یہ خدا اس کا برا ہو یہ ایسا ہی چاہتا ہے اب اچھا چاہنے والے تو ہے ہی نہیں
یہ اپنے ملک میں تھوڑا زیادہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو دیکھ کرنا جل ہے اسے عرشیا کرتا ہے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ پڑوسی ہمارا سلامت رہے کہ یہ کبھی ہمارے کام بھی آ جائے گا کوئی نہیں چاہتا ہے اگر وہ ترقی کرتا ہے تو ہمارا پڑوسی پہلے سے جلنے لگ جاتا کہ یہ کت یہ اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے
جی بھائی جہان آج کی آج کی دنیا جلنے والی ہی رہ گئی ہے
ویسے وہ یہ کہاوت ہے نا کہ
کیا
لوگ اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہے دوسرے سکھ کو دیکھ کر زیادہ دکھ ہے
جی جی بالکل
تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ٹائم پہ نا اگر آپ آپ تھوڑے زیادہ پیسے کمانے لگ رہے ہو آپ کا ٹھیک ٹھاک گھر مکان بنا ہوا ہے آپ کے پاس گاڑی ہے یا پھر آپ کا پروار سکھی ہے تو دوسرے لوگ جلنے لگ جائیں گے
جی
وہ مطلب سوچتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا سکی کیسے یہ بھی ہماری طرح دکھی کیوں نہیں رہ رہا ہے چنتا ٹینشن کیوں نہیں اس کو ہے
بھائی جان آج دیکھو انسان کیا ہے نا زیادہ تر لوگ قسمت کے بھروسے ٹکے ہوئے ہیں محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ یہی کارن ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرے سے ترقی کیسے کر رہا ہے ار اس کو یہ نہیں پتا ہے بھائی جان کی یہ محنت کر رہا ہے بندہ تو یہ ترقی تو ہوگی اس کی یہ بائی خدا کو ماننے والا نا خدا کو مان کے ترقی کرتا ہے تو اس کی برکت ہوتی ہے
ہاں یہ تو صحیح کہا آپ نے
بٹ مان کے چلو کہ سب بگوان کے برو چھوڑ دیں اور ہپ آپ ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جائیں ب ایسے تو نہیں ہوگا بگوان خودا بھی ہو نہیں کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتے ہیں
جی جی انشاء اللہ یہ تو آپ نے صحیح بات کہی کہ آج کے ٹائم بیسے نا بہت سارے لوگ کیا ہے کہ اپنے باغے کے بھروسے رہتے ہیں پم بنگال تو ہمیں مل جائے گا ارے یار کل بھی باگ باگیہ کوئی ہے ہی نہیں میرے حساب سے تو کوئی باگیہ نہیں ہوتا ہے اگر محنت کریں گے تو زیادہ نہیں تو تھوڑا تو ملے گا
ہاں ضرور
ا پر آپ اگر محنت ہی نہیں کرو گے
جتنی محنت کریں گے اتنا ملے گا بھائی جان ایسا نہیں ہے کہ آپ محنت کرو اور آپ کو ملے نہیں ایسا تو نہیں سکتا
ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو ملے گا ضرور یہ میں نے بھی دیکھا ہے کرم کی وہ کہتے ہیں نا کہ کرم سب سے بڑا ہوتا ہے وہی ہے آج کے ٹائم پہ پر آج کے ٹائم پہ نا بہت سارے لوگوں کو بس اپنے کوئی قسمت کو دوش دے رہا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے گٹے ایسا ہے نہیں اگر محنت کرتے ہیں تو وہ تو قسمت کے بھی راستے اپنے آپ ہی کھل جاتے ہیں
جی جی سنو بھائی جان
جی- جی انشاء اللہ-
آپ نے کہغت سنی آپ نے ایک کہغت سنی ہے?
جی- جی
کہ اللہ تعالی اگر ایک دروازے بند کردا ہے نا- تو دوسرا دروازہ ضرور کھولتا ہے وہ-
جی وہ تو ہے ہی
ہاں اگر انسان انسان ٹھیک سے دیکھے نا تو مان کے چلو آپ کے ایک ہی جگہ سے تو مطلب آپ کا کام بند ہوا ہے دوسری جگہ چالو ہو جائے گا
ہاں وہ تو ہے ہی
وہ نہیں ہے
ناصاء اللہ لیکن آپ کے پاس کچھ ہنر ہو- تو آپ کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں- جیسے کہ آئے گی آج کے ٹائم پہ نا ہمارے ملک میں- بہت سارے لوگ جو سرکاری نوکری کے لیے جاتے ہیں- ابھی وہ کیا ہے دو سال تین سال چار سال تیاری کرتے ہیں- پھر ان کا جب کہیں نہیں ہوتا ہے تو وہ کہیں پر بھی محنت نہیں کرتے ہے کوئی م- دوری نہیں کر سکتا یہاں پ کچھ نوکری نہیں کرنا چاہتے کیوں- کیوںکہ جو چار سال انہوں نے جو برباد کیے ہیں اس میں انہوں نے کون سا ہونا- کوئی سیکھا ہی نہیں بس ان نے، تو ایک ہی چیز سیکھی نا وہ کتابی گان ہی لیا ہے
جی- جی بالکل-
اس کی جگہ وہ کوئی ہنر سیکھتے تو انشاء اللہ انہیں- کہیں نہ کہیں پر کوئی جاب مل ہی جاتی-
ہاں یہ تو صحی ہے، یہ تو صحیح ہے- بھائی وہ چاہتے ہیں سنو وہ چاہتے ہیں نا-
جی- جی
کب محنت میں زیادہ پیسہ مل جائے برکت تو وہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ برکت نہیں چاہتی- برکت کے ساتھ سات محنت نہیں کرتے ہیں وہ لوگ-
جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ-
خدا دے گا- جگہ جب بھی دے گا چپل پھاڑ کے دے گا خدا اتنا دے گا کہ- کم پڑ جائے لیکن انہیں یہ نہیں پتا بنا میں نے تو بگوان بھی نہیں خدا بھی نہیں دیتا-
اپنے اپنے ملک میں نا تھوڑا یہ آلف پناہ زیادہ بڑھ گیا ہے ہر کوئی- چاہتا ہے کہ بس کام کرنا نہ پڑے پیسے ملتے رہے-
ائی تو-
ہر کو یہی چاہتا ہے- لیکن اس کے الگ راستے ہوتے ہیں آپ ویسے کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے- دولت میں- اگر آپ بیسے کام کرو گے جو سرکاری نوکری والے تو آپ کو گھر بیٹھے- سکتی لیکن سوشل میڈیا پہ مل سکتا ہے اگر اپ ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں تو-
بالکل- بالکل جی، ب بٹ بھائی جان مح نت تو اس میں بھی لگتی ہے-
ہاں لگتی تو ہے آپ کو روزانہ- اس میں کچھ نہ کچھ ڈالنا پڑے گا کنٹینٹ ٹوٹنا پڑے گا-
ہاں وہ تو ہے- جو لوگ کر رہے ہیں محنت ان کو مل رہا ہے اچھی انکم ہے ان کی جو محنت کر رہے ہیں-
جی- جی
آپ نے شاید نام سنا ہوا کچرا-
جی
امن شرما جو کہ آج اتنا بڑا ای مان کے چلو گے کمائی کے کمائی کے معاملے میں نا
جی جی
تو بڑے بڑے بالی ووڈ ایکٹروں کو مات دے رہا ہے وہ اتنا کما رہا ہے سوشل میڈیا سے آج
جی جی انشاء اللہ ویسے نا سوشل میڈیا پہ پیسہ بہت ہے لیکن کیا ہے کہ ہمارے گاؤں میں قصبوں میں یہ چیزیں ہمیں بتائی نہیں جاتی بتائی بھی جاتی ہیں تو ہمارے گھر والوں ان شاء اللہ کبھی سپورٹ ہی کرنا نہیں چاہتے کہ- کو کوئی اچھا فون دے دے یا پھر کوئی اچھا کیمرا دے دے-
جی- جی بھائی مسئلہ تو یہی ہے بھائی جان مسئلہ تو- تو یہی ہے بھائی جان کی گاؤں میں نا لوگ یہ چاہ یہ یہ سوچتے ہیں کہ- مان کے چلو اس نے یہ- یہ کیا کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ ویڈیو سیڈیو بنا رہا ہے اس کو کچھ ملے گا ہے تو ملے گا ہی نہیں دو روپے- ایک تو مونوٹائج وغیرہ یہ منیوٹائجنگ کا سسٹم نا بہت لیٹ ہوتا ہے اس لیے-
ہاں تو وہ تو اگر آپ سرکاری نوکری میں بھی جائ گے تو کیا آپ دو دن تیاری کر کے آپ- کو نوکری تھوڑی مل جاتی ہے
یہ تو ٹھیک ہے بٹ ان کو کون سمجھائے
ہوں یہی تو ب لیکن جیسے آپ نے دیکھ ہوا وہ تھری ایڈیٹ مووی تھی اس میں کیا ہے کہ وہ رینج ہوتا ہے رینچو کیا ہے کہ اپنے گھر والوں سے ایک بار ہمت کر کے کہتا ہے کہ مجھے میرا انجینئرنگ میں مننی لگ رہا تو میں تو اپنا فوٹو گرافنا شوق ہوتا ہے فوٹو گرافی اگر کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو کہ بے من سے کام کر رہا ہے اور ایک من کا ایک بندہ ایسا ہے جس کا من لگ رہا ہے کسی کام میں وہ اچھی طرح سے کام کرے گا تو ان میں سے زیادہ جو بہتر کام وہی کرے گا جس کا من لگ رہا ہے جس کا من نہیں لگے گا وہ تو ویسے ہی کام کرے گا اپنا ڈھیلا ڈالا
وہ تو ہے بائی ساری کی ساری بات نا گھوم پھر کے اپنے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے بھائی مان کچھ مان کے چلو میرا کچھ اور کرنے کا من ہے اور وہاں سے اللہ گھر والے کہہ رہے ہیں نہیں تو ڈاکٹر بن تو ایسا تو نہیں ہو سکتا جو انسان جس جس کام کے لیے بناائے وہی کام کر سکتا ہے نا
آپ نے دیکھا ہوا کہ ہمارے یہاں پر ایک پرسدھ شہر ہے کوٹا جو کہ نیٹ تیاری کے لیے جانا جاتا ہے وہاں پر بہت سارے بچے ایسے جاتے ہیں جس کا ڈاکٹری کی لائن میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے وہ چاہتے ہی نہیں ہے ان شاء اللہ کی ہمر بننا ہے نہیں وہ نہیں چاہتا ان کا من کچھ اور ہے لیکن گھر والوں کے دباؤ میں آ کر نا وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں پھر وہ ان کی فیس کر کرتے ب ان کی پیسے کرتے سات لاکھ آٹھ لاکھ اناءلہ لاسٹ سمجھا کر وہ اپنے گھر والوں سے بول دیتے ہیں کہ نہیں ہمتے نہیں ہو رہی اور بہت سارے لڑکے کیا ہے کہ آتم ہتیا کر لیتے ہیں ارے جب تم اتنا نہیں بول پا رہے ہو کہ نہیں ہم پ یہ کام نہیں ہو رہا ہمارا کسی دوسرے شام میں من ہے تو آپ کیوں نہیں بول پا رہے یہ چیزیںب بولنی چاہیے جب آپ کا من ہی نہیں ہے تو اسز
کو بھی ڈر ہوتا ہے کہ کیا پتا ہے گھر والے کیا کہیں گے کیسے ارے وہ ہمت نہیں جٹا پاتے بھائی جان اب دیکو میں میرا بتاؤں نا میں ای کر رہا ہوں
جی جی
تو